وعلیکم السلام
ہاں جی آواز آ رہی میری
ہاں جی بالکل
اور سب گھر پہ سب خیریت ہے امی ابو بھائی بہن
جی اللہ کا کرم ہے آپ کے گھر سب ٹھیک ہے
الحمد اللہ الحمد للہ اللہ کا شکر ہے تو باجی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ابھی سوشل میڈیا کے یوز یہ سوشل میڈیا کے بینیفٹ بھی بہت سارے ہو رہے اور نیوز بھی بہت سارے ہو رہے آپ کو معلوم ہے ان چیزوں کے بارے میں
جی بالکل
تو جیسے کہ میں آپ کو پہلے بت دیا ہوں ان کے بینیفٹ کے فائدے کے بارے میں تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پہلے ہم کیا کرتے تھے کوئی ہمارا آپ فیملی ممبر ہو تو دور رہتا تھا تو ہم اس کو چٹی یا خت لکھ کے ڈاناک کے دوارا ان کو بیچتے تھے پہلے تو ایک ہفتہ ان کو جانے میں لگتا تھا اور وہ ان کو پڑھ کے اسی چیز کا رپلائی کرتے تھے جو ہم نے لکھا ہے تو وہ ایک ہفتہ اپنے پاس آنے میں لگتا تھا کہ چودہ دن لگتے تھے ٹوٹل ملا کے
کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک ایک مہینہ ہو جاتا ہے کہ انسان کا پتہ ہی نہیں رہتا کہ وہ ہے بھی یا نہیں کہاں ہے کہاں نہیں کیونکہ ایسا تھا چٹھی تھی پہلے ٹیلیگررام تھے کچھ نہیں تھا پہلے اور آج کے زمانے میں تو ماشاء اللہ تو اتنا ہائی فائی ہو رہا ہے یہ نیٹورک سوشل میڈیا کہ جہاں کچھ نہیں جا سکتا وہاں یہ سوشل میڈیا اور نیٹ ورک جا سکتا ہے
ماشا اللہ باجی آپ نے بہت اچھی بات فرمائی تو میں یہ چیز کہہ رہا ہوں باجی اب کے سمے میں ہم کسی کو بھی ایک سیکنڈ میں کال کر سکتے ہیں اس سے جتنی بات پوچھ سکتے پوچھنا چاہتے ہیں کہنا چاہتے ہیں ماشاء اللہ ہم ساری باتیں ان سے بہنتا اپنی اچھا سے کہہ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں ان سے حالانکہ یہاں تک بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو کال کر کے کہ وہ کہاں پر ہے کیا کر رہا ہے س حالت میں ہے اور کون سی جگہ پر ہے بے شک م اللہ یہ چیز بہت اچھی اچھی بنائیے کہ ہم انہیں دیک سکتے ہیں
جی
آپ کیا کر رہے ہیں اورور با جی آپ کو پت ہے کہ ابھی کی جنریشن میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو موبائل فون میں زیادہ یوز کرتے ہیں
ہاں دیکو میڈیا ایک یہ بتنائی ہے دنیا والوں نے ماشاء اللہ سے اللہ نے انہیں اتنی ہدایت دی ہے انی سہولیت دی ہے اور ذہنی سہولیت بھی دی ہے کہ آپ ہے نا اس چیز کے لیے اتنا یوز کریں کہ اچھے کے لیے ن ماشاء اللہ سے دیکھو ہر جگہ اتنا اچھا یوز ہوتا ہے بہت جگہ ہو مگر اس یوز سے اچھے سے زیادہ اتنا برا کر دیتے ہیں وہ اس سے لوگ غلط کام کرتے ہیں اس کا غلط کہ دیکھو پھر یہ ایسا بھی ہے کہ فون کا اچھا پرریوگ بھی کرنا چاہیے اور غلط تو بالکل نہیں کیونکہ آج کل دیکھو اتنی ہماری سوسائٹی میں اتنے گیم ہو رہے ہیں اتنے زیادہ غلط کام ہو رہے ہیں تو یہ نہیں کہ انہیں بھی پکڑے نہیں جاتے آج کا زمانہ یہ ہے اللہ کے دور سے کہ اتنی سہولیت تو دی ہے انسان کو کے فون کے ذریعے ہر کسی کو پکڑ سکتا ہے غلط کام والے مگر یہ نہیں سوچتے ہوئے انسان کہ ہمارا کچھ انجام بھی آگے جا کے ہوئے گا یا نہیں
ماشاء اللہ بھ جی آپ نے بالکل صحی فرمایا یہ آپ نے بالکل صحیح کہا جسے کہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا کے سارے فائدےئے لیکن باجی ایک چیز بتائیےپ مجھے جیسے کہ اب بچے ہیں وہ ا بھی سوشل میڈیا پہ بہت سارے ٹائم اس پہ بتاے جا رہا تھا لیکن ابھی ٹیچر اپنے آپ بھی کبھی اسکول یا کالج گئے ہوں گے ہیں اپن نے بھی پڑھائی کی ہے تو اپنے ٹیچر ہوتے ہیں جو اپنے کو ایک بارمجھاتے تھے وشن دوسری بار سمجات دی لیکن تیسری بار نہیں سمھائیں گے ہو سمجھنا نہ سمجھنا اپنے اوپر ہے
جی
سوشل میڈیا کے ریعے ہم اسی چیز کو و ٹیوب پ دے کے ہر ہار بار دیکھ سکتے ہیں دس بار دیکھ سکتے سو بار دیکھ سکتے ہیں مطلب اپنی اچھا ہونا جہاں تک دیکھ کے اس کو پڑھ سکتے ہیں آرام سے
ماشاء جی ماشاء اللہ سے دیکھو آج آج کے زمانے میں یہ ہو رہا ہے کہ اتنے اچھی طرح سے ایک یہ سوشل میڈیا یہ گوگل اتنا اچھی طرح سے سمجھا دیتا ہے ایک بچے کو کہ اس کے ذہن میں ایسے اتر جاتا ہے کہ جیسے اس نے برسوں پہلے یہ پڑھاؤ کیونکہ دیکھو اچھے ایک تو پڑھائی ہو گئی ایک سمجھانا ہو گیا وہ پڑھائی پڑھ بھی دیتے ہیں اور سمجھا بھی دیتےے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہو گیا بے شک بے شک
علم علم لینے سے علم پڑتا ہے بھی آپ کو معلوم ہے کہ بچے بولتے ہیں ما میرے کو فون دے دو میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بھی آن لائن کلاسز بہت ساری چل رہی ابھی کچ بچے ہوتے جو افورڈ نہیں کر پاتے کوچنگ وغیرہ توھی جو آن لائن ہوتا و ٹیوب پہ ان کوہ آن لائن پڑا دیتےے بالکل فری میں تو ان کے لیے بہت اچھی بیننیفٹ کی بات ہے بٹ کچھ کیا کرتے ہیں بچے اپنی ممی سے کے دیتے ہیں امی فون د دو مجھے میں آن لائن پڑوں گا وہ پڑتے نہیں ہے آن لائن ریس اسکرول کرتے یا آن لائن گیم کھیلتے رہتے ہیں ان کو علم نہیں ملتی ان چیزوں سے
وہ کہتے ہیں کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو مجھے پڑھنا ہے مگر بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اکیلے رہنے کا وہ ناجائز فائدہ ہو اٹھاتے ہیں کیونکہ دھو ب کان میں تو ہیڈ فون لگا لیے ہیں باہر والوں کو کسی کو گھر والوں کو آواز نہیں آتی پ سوچتے میرا بچہ پڑھ رہا ہے
جی بھائی جی آپ نے بالکل سیفرما پھر وہ سوچتے ہیں میرا بچہ پڑھ رہا ہے بٹ ان کی غلطی بائی جی غلطی ماں باپ کی ہوتی اس میں کیونکہ بچ بچوں کو بولنا چاہیےتا ہے ان کو کہ بیٹا تو پڑھائی کر گا تو پڑھائی کرو ہمارے سامنے کر تو بلکہ ہم تجھے ڈسٹرب نہیں کریں گے
جی نہیں وہ تو بہت تو بہت سے بچے نہیں کرتے کہتے کہ مجھے اکیلے ہی چاہیے مگر ہاں اگر اگر اسے اکیلے میں اسپیس چاہیے ماشا اللہ سے تو اس کا تھوڑا تھوڑا جا کر دھیان رکھ ک کیا کر رہا ہے پڑھ بھی رہا ہے یا نہیں پڑ رہا اصل میں آج کل جو ہاں جی بالکل جانا چاہیے چیک کر بھل ہی وہ ڈسٹرب ہوئے مگر کچھ باہر نہ لے لو کچھ بھی لے لو مرد دیکھو آج کی جو سوشل میڈیا ہو رہی ہے ن وہ اتنی خراب ہو چکی ہے بہت ہی زیادہ کیونکہ بچے کو سمجھ نہیں ہوتی اتنی
باجی بچے چھڑے جیسے کہ آ کو جی جی باجی میری بات س نیے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان میں فراڈ وغیرہ بہت سارے چل رہے ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے کہ باجی جیسے ابھی اپنی کسی نے کوئی شاپ اوپن کی ہے نہیں تو پہلے کیا کرتے تھے پہلے اخبار میں نکلاتے تھے یا پرچی چھپا دیتے تھے پہل بھائی شہر میں گاؤ گاؤں میں جا کے باہر دو اب یہ ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا پیلا پہ ایک پوسٹر ڈالو پوری وائرل ہے
جی بے شک دیکھو یہ تو د ہے اتنا اچھا ویڈیو میں سوشل میڈیا پہ نیٹ پہ انسٹاگرام وغیرہ جو بھی دیکو چھوٹی چھوٹی ویڈیو کے سیل لگی ہے اور اتنی اچھی طرح سے ان کی فوٹو شوٹ کراتے ہیں ماشاء اللہ سے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے میں جا کے دیکھ کے دیکھا تو اتنے بےیکار ہوئے کپڑے تھے بہت ہی زیادہ اور وہ ویڈیو میں اتنے چ لگ رہے تھ
باجی وہ بات تو پھر بھی ٹھیک ہے باجی وہ تو پھر بھی ٹھیک ہے آپ وہاں پہ آپ وہاں پر گئے ماشاء اللہ اچھی بات ہے آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ وہ کپڑے اچھے نہیں بٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو آن لائن مارکیٹنگ کرتے ان سے پہلے پیمنٹ ڈلوا لیتے ہیں پھر ان کے ساتھ فراڈ کر دیتے ہیں تو باجی آپ تو پھر بھی وہاں پہ جا کے آئی ہو ماشاء اللہ آپ اچھی بات کہ آپ جا کے چیک کر کے آئی آپ وہاںہ آپ سات فراڈ نہیں ہوا بہت سار لوگ جو آن لائن شاپنگ کے فراڈ ہو جاتی ان کے ساتھ ویب سائٹ چلتی ہے بہت ساری کی بھی آپ کو یہ پروڈکٹ ہوگ وہ جیسے کہ ہزار روپئے کو ہوگا وہ آپ آدھی ریٹ میں مل جائے گ پانچ سو روپئے میں بٹ باجی اب بھی سوچو نا کہ ہزار روپئے کا اپنے کو پانچ سو روپئے میں کس سے ملے ہے کوئی سیل توڑی چل رہی ہے سل چلتی سو دو سو روپئے چلتی س نہیں چلتی تو وہ کیا آن لائن فاڈ ہو جتا تھا ان کے ساتھ
کیا ایکسپائر ہوئے اور جیسے
جی باجی ڈیٹ چینج کر دیتے ابھی ابھی ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے باجی
ہاں ہاں ہاں جی بالکل میں یہی بولنے والی تھی وہ چینج کر بھیج دے تھے آج
ابھی میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا باجی کی ایک بندہ تھا وہ کولڈ ڈرنک پہ لگا رہا تھا وہ جو اس کی ڈیٹ ہے نا اس کو مٹا کے دوس اسی ڈیٹ ڈال رہا تھا تو اس میں تھا دو ہزار چوبیس کی کولڈ ڈرنک تھی وہ ٹھیک ہے پچیس میں ختم ہو گئی تھی تو اس نےت بھی کیا اس کو ہٹا کے ریموو کر کے ماشاء اللہ اس نے پچیس چھبیس اور اٹھائیس کر دی اس نے
اللہ انھیی ہدیت دے اللہ دیکھو و بیچ رہے ہیں پیسے کما رہے مگر کسی کی جان سے تو کھلواڑ نہ کرو تمہیں اوپر جا کے جواب دینا ہے اوپر والے
باجی وہ تو آپ کو معلوم کہ آخرات می تم جواب تمیں دینا ہے اپنا کیا حشر ہوگا تو باجی ان گناہوں سے تو بچے کم سے کم ہم ایسے گنااہ نہ کریں ہاں ایل آپ کو معلوم ہے کہ اے آئی چل رہا ہے بہت ابھیت اے آئی کیا کرتا اھی میرے ساتھچھ بھیتی ہےیرے دوست کے سھ آپ کو بتا دیتا ہوں میں میرے ایک دوست اس نے کیا سنگل فوٹو کلک کرا رکھا تھا تو کسی نے اس کا کیا اے آئی سے اس میں گرل ایڈ کر دی یعنی لڑکی ایڈ کرتی اس میں اس نے پوسٹ ڈال دی وہ اب اس کے آزار فالورس سے کم کم آٹ سو نے تو دھی گی پانچ سو نے دیکھی ہوگی ویڈیو فوٹو تو اس نے کیا کہ اس کے گھر والوں کو دکھا دیا اس لڑکی کو اب اس کے لڑکی
ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ یہ
باجی اور اس کے گھر والے پرانے آدمی یعنی کہ پرانے اولڈ ٹائپ کے آدمی ہے وہ اس جنریشن کے بارے میں نہیں جانتے کہ اے آئی کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کے گھر والوں نے اس تب تب بچارے کو اتنا مارا کہ میرے کو بتا سچ سچ کون نہیں یہ کیا ہے یہ اب ان کو سمج ہم نے سمجھا دیا کہ اے آئی ایف نہیں سمجھ پائے وہ
نہیں سمجھ پا رہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جھوٹ بولے اصل میں دیکھو آج کے زمانے کے جو بچے ہیں انہیں سب پتا ہے مگر جو پہلے ہیں ہمارے ماں باپ ہو گئے یا ہمارے دادا دادی ہو گئے انہیں کچھ نہیں بتا اس بارے میں کیونکہ ہے نا آج کیا اتنا فراڈ چل رہا ہے ہر جگہ دیکھ لو ہر جگہ دیکھ لو ہر گلی دیکھ لو ہر اوکڑ دیکھ لو اتنا فراڈ چل رہا ہے بہت ہی زیادہ تو کہاں تک انسان بچے گا کہیں نہ جی حشر تو ضرور برا ہوگا ماشاء اللہ اور دنیا میں ہی دکھا دے گا
میں اب بہتر جانتا ہے یار دنیا میں دکھا دے گا دنیا میں نہیں تو پھر وہاں جانے کے بعد تو وہ تخیرات میں دکھانا دکھانا ہے انہیں
اب تو جب اتنی انسان میں وہ نہیں رہی ہمت طاقت کے ہم دوسرز تک پہنچاے جی
تو دیکو یہ چوٹی موٹی باتوں پر پھر بھی لیکن پھر بھی ان کو ڈر رہتا ہے قبر کا کہ اپنے ساتھ کیا ہوا لیکن باجی ان لوگوں کو دیکھو نا آپ جو مسلمان ہو کے بھی دین کے ہو کر بھی علم کے ہو کے کر بھی اسستتکرولا اتک رولا اور شراب پیتے ہیں گانجے کے پیتے ہیں چلم وغیرہ اور یہاں تک کہ جی جی باجی یہاں تک کہ وہ بیاج آپ کو پتاہ نا بیاج کیسے کہتے ہیں پیسے دینا بیاج سے جو حرام ہے اپنے اسلام میں تو وہ تک دیتے باازی اور پھر بھی نماز پڑھتے ہیں پھر بھی نماز پڑھتے ہیں اجتک فر اللہ اجتک پر اللہ باجی ہدایت دین میرا خدا ت ان کو پہلے دے دیتا اگر ہدایت دینا تو تبھی بھی دے سکتے ہیں وہ
دیکھو پت نہیں کب اللہ ہدایت ٹھیک ہے پھر بات تو کریں گے
ٹھیک ہے باجی آپ بات کر کے بہ خوشی ملی بہت کچھ سیکھنے کو ملا انشا اللہ ص پھر دوبارہ ملاقات ہوگی فی امان اللہ باجی خدا حافظ